السلام علیکم السلام بس شکر آپ س نائیں بس آپ سائیں آپ اچھے سے آپ
بس شکر شکر اللہ کااست صب ہ سب ٹھیک ہے سب ٹھیک
جی صحیح صحیح ادھر پہ کیسا ماحول ہے ادھرہ
ہاں ارے نہیں ابھی تو صرف راستے میں کچھ ہی افراد چل رہے ہیں جی ابھی تو مطلب وسا کچھ ہاں ہاں ارے ابھی تو یہاں سے میں نے میں نے شاید نماز پڑھنے گئے ہوں گے نا وہ لوگ تو اس وقت تو اب یہاں سے مطلب اتنا کوئی چلنے نہیں رہا یہاں سے ہ تو پھر کیا کیا آپ نے پھر آپ کہیں گئے تھے نا آج
میں نے اس کو بولا مجھے جو بائک کی جو ہے ا آواز میری واپس آ رہی ہے مجھے ہی
میڈیا وہ صاف آ رہی ہے نا ہ اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک
میں کہہ رہا ہوں میں نے اس کو بولا کہ اب جو بائک ہے اس کو ہم اب کتنا لگے گا اگر خالی ہے اس کو اس کو لینڈنگ بیں گے تو اس نے بولا اس کو لگیں گے ساڑھے چار سو تو میں اس کو ساڑھے چار سو ساڑھے تین سو جو پہل لیتے تھے اس سے بولا نہیں آپ کو ساڑھے چار سو ہوتا ہے اب میں نے اس کو بولا اگر میں اس کو خالی کتنا ہوتا ہے ٹیسٹ کے بغیر اگر خالی فیس ہمقتی باریں گے اس ب دو ڈھائی سو کو ہوگا میں ب آپ ساڑھے چار سو کس کاف ہے اگر میں ساڑھے تین سو ہی دوں گا اسس بد نہیں اس کو نہیں ہوگا تو پھر اس کو میں نے بولا کہ اگر میں گاڑی اور بائک کا ایک ساتھ بھروں گا تو اس کو کتنا ہوگا پھر
ٹھیک ٹھیک اچھا
تو پھر اس کو میں نے بولا اگر میں بائیک کو بھروں گا کہ ادھر پہ ساڑھے چار سو کر لینڈنگ پھر مجھے اس کو کو سلاوٹ کے لیے کتنا پ پڑنا ہے اس نے بولا آپ کو اس کو پڑھنے پڑھنے پڑیں گے ساڑھے نو سو
خالی بائک کے لیے اچھا گاڑی ہاں
گاڑی کے لیے اس کو پنے پڑڈن گ پھر بارہ سو ساڑے بارہ سو
وہ تو ٹھیک ہی مجھے لگتا ہے ایک ساتھ اگر دونوں چیزوں کا ہو جائے وہی ٹھیک رہتا ہے
کیونک اھیی الحال مجھے اتنا ٹائم لگے گا اس کو سیکھنے میں اور پھر ٹرائی کروا کے دیکھیں گے کیا کریں گے تو نکلے گی یا نہیں نکلے گی وہ پھر ضائع ہی ہو جائے گا
نہیں میں وہ کہہ رہا ہوں نا کہ جب تک آپ کا وہ آ جائے گا نا ایک مہینہ ایک مہینہ تو پہلے انتظار کرنا ہے لرننگ کا پھر ایک ڈڑھ ڈیڑھ مہینے کے بعد آپ کے وہ سلاٹ آ جائے گا تو آپ کا ڈھائی مہینہ آپ ڈھائی تین مہینہ آپ کے پس آ جائے گا تو تب تک آپ نہیں سیکھ سکتے جب میں نے دو دن میں سیکھ
جی جی سیکھنے والا بھی ہونا چاہیے نا گاڑی بھی ہونی چاہیے
ہاں کیوں بابا کی جو گاڑی ہے آپ تو آپ کو تو وقت ہی نہیں آپنے لیے تو اس
توب دیکھیں گے آپ کیا ہی کریں گے
ہاں دیکھنا تو ہے کیا سلوٹ کے لیے کیا بڑھ رہے ہیں
ہم ویلڈنگ بری اب اس کو ہمیں س لوڈ کے پکڑنے کے لیے ہم خود نہیں بھر سکتے ہیں
جی ہاں سلاٹ کے لیے خود بھی بر سکتے ہیں وہ بھی دیکھنا ہے مطلب مجھے لگتا ہے کامبراننے جو ہے نا خود بارا سا اپنے لیے تو آپ اس سے شاید آپ رات کا کیجیے شاید مجھے لگتا ہے وہ بھرے گا آپ ب اس نے لرگ ورنگ خود وہ ایک بار فیل بھی ہوا تھا اس میں نہ لرننگ میں بھی ہو ایگزام میں ف سوالات کیائے تھے نا اس میں فیل ہو گیا تھا تو پھر اسی لحاظ سے پھر مجھے لگتا ہے اسی سے بات کرو کیونکہ پھر ا مطلب ہو جائے گا نا دیکھیں گے نا کہ اس میں کیا کرنا ہے اس کے لیے ہوں تو وہ آپ کوومت بار کے دے گا تو
تو پھر میں اسی سے رابطہ کروں میں دیکھوں گا کیا یہ بولے گا وہ
ہاں ہاں اس کو بولو کہ ایسے مجھے پڑنا ہے تو ہاں تو اگر کبھی وہ آئے گا فھرگار تو اسی وت پر بار ہو گ ایک ساتھ ہی ہے نا وہ بھی ٹھیک ہاں اچھا ٹھیک ٹھیک
جی بس فی الحال یہ پرچے ورچے سبند ہی ہو رہے ہیں آج کل
داراس آ ہ جی ہاں بولیے بولیے کیا آپ کی پھر اس سے بات ہوئی کسی سے خوشی نینا سے
جی نہیں نہیں
ہوں ہوں کسی سے نہیں
ف الحال کسی سے نہیں
اچھا ٹھیک ٹھیک اور صابیا بھی ن ہوی
کون سی
ہوں بات اس سے
کس پہ گھومنے پہ نہیں میر کسی سے بات نہیں ہوئی
اچھا ٹھیک ٹھیک
جی بس گزر رہا ہے دن
آپ کیا کرے اس وقت
جی میں گھر میں بیٹھا ہوں اب کھانے کی تیاری کروں گا پھر
کھانا جیسے آپ ختم کریں گے نا پھر آپ اتریے گا تو پھر میں گا گا کہ کھانا تھوڑا کاؤ گا
جی جی بالکل بالکل جی جی جی جی
وں گا میں اسی وقت پ کیا ہو جائے گا تو پھر وہ ہاں وہی مجھے پتا ج آپ کی کانفرنس ہے نا آپ کا جو کانفرنس جاب کی تھی وہ وہ نہیں چل رہا ہے نا آپ کا ہاں اچا ٹھیک
اس کو بھی یہی مسئلہ آ گیا ہے کچھ تو وہ فی الحال خود ہی ٹھیک ہی ہو جائے گا
ہاں وہی کل سے پتا نہیں کیا ہو رہا ہے وہی سلسلہ
فی الحال مجھے اس کے جو یہ ہے
کیا
پرضے جو ہے اسی میں مجھے جو ہے وہ لرننگ کے جو ہے مجھے وہ اس کو دکھا رہا ہے تیس
اچھا اچھا ٹھیک
تو اس میں سے تیئیس میں سے آپ کو ہے ساڑھے سولہ ساھ سولہ ہاں اور پھر باقی ہاں آپ ساڑھے سولہ ہے اس میں سے آپ نے ڈالیا بھی ہو جو میں نے بولا تھا تین سویا ساڑھے تین سو
نہیں وہ تو میں نے اب نہیں ڈالے ان کچھ بھی اچھا نہیں اب ساڑھے سولہ نہیں چڑیا ا پندرہ ہی اس میرا سریجے ہوں
پھر وہ دوستوں میں نے ڈیولپ کوچ جو پہلے لیے تھے میں نے اس کے کے لیے اسی کے اسٹارٹنگ میں پہلے دو سو لیے تھے
نہیں چلیے چھوڑیے وہ وہ مسئلہ چھوڑ دیجیے گ اس کا جتنا بھی ڈالا اس کاھھ ہاں وہ آپ الگ ہی رکجے وہ سب اس کا وہ نہیں اب خالی پندرہ ہ ہ ارے جو اب ہوگا وہ ہوگا چھوڑی اب اس میں مسئلہ نہیں اب جو ہوگا اس میں کوئی کیا مسلہ ہی مسلہ ہے ہ ہ ہ ہ ہ
کہ بغیر میں میں پی لیتا اس کو کم سے کم مجھے صبح پچیس ہزار آئے اس کو اس کو ابھی آتے ستر ہزار
او او او او ابھی کتنا دکھا رہا ہے وہ ہاں او او بہت کام بہتم ہ ہ چلیے وہ بھی ٹھیک ہے آپ کیا پچاس روپئے کی اور لے لیں گے تھے پھر پھر
میں نے اس لیے کیا کیونکہ اتنا بھی مطلب اب یہ
اچھا ٹھیک ٹھیک اب تو پرسوں کہ دیتے ہیں کہ ساتو کے ساتھ کے بعد ہو جائے گا اس کا کچھ
وہی میں بھی نہیں سوچ رہا تھا اس کو ہونا چاہیے لیکن فی الحال اس کچھ نہیں ہو رہا ہے
کیا اچھا اچھا چوبیس جولائی ہے
اس کے بعد اس کو شاید ہوگا کچھ اگر نہیں ہوگا تو کبھی نہیں ہوگا پھر کیونکہ اس کو پتتا اترا کیوں اس کو اس لیے روں کیوںکہ ادھر ان انون جو ملک ہیں ان نے پھر سے وہ اسٹارٹ کر دیا شروع کر دیا ان نے جو اگریمنٹ کیا تھا وہ پھر سے انہیں ختم توڑیا اور پھر سے وہ نے شروع کر دیا آپس میں
ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک چلیے ہاں کوئی بات نہیں وہ بھی بات نہیں چلتی رہتی ہے اب تو پتا نہیں آج یہاں کا کیا حال رہے گا فی الحال ت کہہ رہے کہ تین بجے کے بعد بارش دکھا رہا ہے یہاں سے تو ہاں پتا نہیں اس کو مطلب مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے جب باب آ گا نا مجھے لگتا ڈھائی بجے تک آ جانا
جی
کیونکہ اس سے کیا ہوگا پھر جب بابا آئے گا نا تو وہ بتا دے گا تھوڑا کیسے کیا لگائیں گے تو اس اس لحاظ سے مجھے لگتا ہے پھر وہ ٹھیک رہ جائے گا تھوڑا ہے نا آپ اگر ڈھائی بجے تک بیا جاؤ گے نا
ان فری ایک س
ہاں پونے ہاں جی جی پھر میں خھود ہی جؤں گا پھر اس کے بعد تین بجے تک بھی میں جاؤں گا نا پھر تین ساڑھے تین وہ پھر ٹھیک رہے گا پھر اس میں زیادہ مسئلہ بھی ہے اس کا نہیں رہے گا ہ ہاں وہی وہی تو اب دیک دیکھیں گے نا کیا آج کا کیا رہے گا دن کا حال دن کا کیا رہے گا حال ہاں ہاں
مجھے لگ رہا ہے کو بارش پڑے گی کیونک اس کو ہوا ٹھنڈی ٹنڈی ہوا ہے
اچھا ٹھیک نہیں یہاں سے تو مطلب گھرم ہی ہے یہاں سے تو ابھی مطلب ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ بارش کا حساب کتاب ہے کوئی
فی الحال تو
ہاں
یہاں سے تھوڑا جو موسم صاف ہے یہاں سے اتنا بھی صاف نہیں ہے لیکن بارش کے امکانات
ٹھیک ٹھیک اچھاٹھ ہوں
دیہ ہم
ہاں وہ تو دیکھنا ہی ہے کیونکہ اگر بارش پڑی تو پھر اس لحاظ سے پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا کر سکتے ہیں پھر کیا ہو سکتا ہے ترپال وہ مطلب لگائیں گے ہاں ہاں اس نے مطلب سیرت کے فون سے فون کیا تھا تو مگر میں نے اس وقت میں نے اس کو اٹایا نہیں تھا تو میں نے اس کو پھر واپس فون کیا تو وہ سیرت نہیں اٹھایا اس نے کہا کہ وہ عالم نے کیا تھا تو ابھی میری ان سے پھر عالم سے بات نہیں ہوئی صبح سے آپ کی ہو
اس نے مجھے بھی فون صبح کیا تھا پونےس پانچ کن پونےس چھ
پنے چھ صبح
ہاں
او اتنی وقت اس وقت کیا کرنا تھا اس کو اچھا ٹھیک ٹھیک
کیا کرے اسی لیے میںت فون کی تھا شاید
ہاں صبح تو کیا کہ مجھے مجھے صبح اس نے فون کیا تھا مجھے نو ساڑھے نو
نہیں اس نے صبح کے تھا ساھے پانچ پانانیچ چھ اتاں
اچھا ٹھیک مطلب وہ کو صبح ہی کیایا نہیں مجھے اس نے سیرت کے فون سے مجھے لگتا ہے کچھ دیر سے ہی فون کیا تھا
دس منٹ ک پانچ فون کی ہے دس منٹ کم پانچ
او او دس منٹ کام پانچ مطلب ارادہ کیا تھا اسی وقت نکلنا تھا ان کو فون لینے کے لیے ٹھیک ٹھیک یہ تو ہاں ہاں پتا نہیں مسحمت بول رہا ہوگا کچھ ہاں اس سلسلے میں بھی ان سے بھی بات کر کے دیکھیں گے کہ کیا ہوگا ہے نا ہاں وہ بھی وہ بھی ہم دیکھ ہی لیں گے اور بتائیے آپ تو پھر آپ کو بول کر لیتے ہے نا ہاں
میں نے یاور کو فون کیا اس کو میں نے بولا کہ اب شام کو ہم ایک ساتھ بریں گے تو شام کو جب گھر آ ہوگ ہم ایک سو اتری پہ بیٹھیں گے وہ فور تو اس نے بولا اگر ہم تین ایک ساتھ رہیں گے بولا اگر ہم تین ایک ساتھ رہیں گے تو ہم آرام سے بھریں گے پھر اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ میں نے اکیلے خود بارا تو جب مجھے اکیلے آیا تو ہم تین کو کیوں نہیں آئے گا جی اور آپ فون بھیہ نکال سکتے فون پہ بھی دیکھ سکتے کہ
ہاں وہ بھی بات بھی ہے وہ بات
اس کو ائم
ہوں مجھے میں نے کہاں دیا ہے مجھے اسی کو پتا ہوگا نا اس کے بارے میں مجھے تو اس کے بارے میں نہیں پتا نا اتنا چلے ہمارا وقت اختتام ہوتا ہے چلیے بیٹھے اوکے بیٹھے بیٹھے اللہ حافظ
جی ہاں